اللام علیکم وعلیکم اللام
السلام علیکم
اللام علیکم باجی کیسےا وعلیکم السلام میں ایک دم بڑھیا تم بتاؤ تم کیسے ہو
بہت بڑھیا اللہ کاش شکریہ باجی اور بتاؤ عید کیسی گئی ہے آپ کی
عید بار اس بار تو کچھ زیادہ خاص کیا نہیں ہم نے
کیوں باجی کہیں نہ تھی تم مارکیٹ میں بازار تو اس اس بار اتنا سجا تھا تم گئی ن ہی مارکیٹ میں
مارکیٹ تو ہم گئے تھے بٹ یہ ہے کہ مارکیٹ میں تھوڑا سا اس بار گرمی بہت زیادہ تھی نا تو بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی گھر پر
ہاں اللہ کیا ہو گیا تمہاری وال آج کو
کچھ نہیں بس تھوڑا سا وہی آپ کو پتا ہی ہے موسم خراب ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا بچوں کو ہو جاتا ہے اس وجہ سے مارکیٹ جا ہی نہیں پائے تھے ہم
نہیں سلوایا تھا
وہ تو میں نے پھر کیا کرا آن لائن منگا لیا تھا نا کچھ
ا باجی یہ بھی بہت اچھا چل گیا ہے فون لائن ہے اف لائن ہمارے ٹائم پہ تو دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا ہم تو ایک ایک جوڑے کے لیے پورے پوری مارکیٹ گھما کرتے تھے ہمیں تو یہی نہیں پتتا چلتا تھا کہ کیسے مارکیٹ کے اندر یہ جوڑے ملیں گے آن لائن تو میری بیٹی بتاتی ہے مجھے کہ آن لائن جو ہے نا بہت اچھے اچھے جوڑے مل جاتے ہیں یہ کر لو آپ یہ کر لو یہ واپس بھی ہو جاتا ت
سحیح بات ہے اب پہلے تو ہمیں ہم لوگوں کو اتنا پتا نہیں تھا نا اب بچوں کی وجہ سے ہمیں بھی تھوڑا بہت پتا چل گیا ان سب چیزوں کے یہ کہ ہم بجا آن لائن بھی منگا سکتے ہیں جوڑے وغیرہ
ارے باق جی تم وشواس نہیں مالے ج اللہگ شکر ہے آپ ایسی چیزیں چل گئی ہیں کل پتا ہے تم نے دیکھا نہیں تھا میں تو دیکھ رہی تھی کہ عید پہ ایسے چمچمتے جوڑے پہن کے آئی ہوئی تھی آپی میں تو دیکھ کہ حیران رہ گئی تھی ایسے لیس لگے ہوئے جوڑے مطلب ڈھونڈنے سے نہ ملے میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا تم نے کہاں سے لیا یہ جوڑا تو پتا ہے پھپو کے
ل ایسے تو بتانے سے تھوڑے کچھ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتائے نا کہ تم نے کہاں سے لیا ہے سگو بندہ دوسرے ب ہم بھی کہیں سے پھر وہاں سے لے سکتے ہیں نا جا کے
ہاں باجی بتا وہ تو میرے کو میری بیٹی نے بتایا ہممی سارے کے سارے جوڑے جو ہے نا آج کل آن لائن لگتے ہیں یہ مہنگی مہنگی سائٹ آ گئی ہیں تھوڑی ہمیں تو پت نہ تھا اس کے بارے میں بالکل بھی بچی رہ تو ہمیں نا بعد میں بتا دیا نا یہ ایسے ایسے اس جگہ سے آپ کو نا سلوانے کی ضرورت جی ب ت وہ تمہارا ناپ واپ لینے کے لیے پوری پ تنگ ساؤس میں سارا چا ڈالا تھا ہم نے دیکھا اللہ اتنا اتنا سندر اور اتنا بڑھیا تھا پر مہنگا تھا باجی
پر چلو کبھی ایمرجنسی ہو تو اللہ کا یہ شکر ہے نا کہ ہم وہاں سے خرید سکتے ہیں کبھی ہم نہیں جا سکتے کہیں بازار اب جیسے میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں آن لائن منگا لیا نا اپنے لیے
یہ تو بات آپ نے صحی رہی تھاجی ہک اللہ اللہ جو ہے ناب ا پے ان لائن پتا بہت سے گھانگنےے مر جاتے ہیں اس سال بھر کا تہوار عید کا اگر وہ بھی اچھے سے نہ بنائے تو دل کتنا دکھ ہے
صحیح بات ہے تمہاری وہ تو ہے ہی اللہ پر یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ اچھے سے نکل کل گیا عید کا تہوار ہمارا تو
ہاں باجی آپ لگ تو بڑی سندر رہی تھی میں تو پہل آپ تو کہ مجھے بڑا سکون سا ملا تم نے جوڑا بھی اچھا پہنا ہوا تھا کیا مزااکت کے کپڑے پہنتی ہو تم تو
نہیں بڑھیا نہیں ہاں اچھا تھا وہ تو کافی میں نے بھی پہلی بار ہی منگایا تھا میرے کو میرے شوہر بھی کہہ رہے تھے کہ تمہے تمہارا جوڑا بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے کا شکر ہے اللہ کا کہ اچھا آ گیا میرے پاس اگر خراب آ جاتا تو تو میں کیا کرتی میرا تو سارا عید کا تیوار ہی خراب ہو جاتا
ہاں یہ بھی ہوتا ہے ابھی ابھی تو چلیج تو سب کیا کرو گی بچوں کی چھٹیاں پڑ گئی ہیں ایسے خون پی رہے ہیں یہ تو میرا بس پوچھو مت میں نے تو نا ابھی پڑوس میں مولوی کی جو بیگم ہے وہ جا رہی تھی اپنے بچوں کو کو لے کے باہر پارک میں تو میں نے کہا کاائے تو لے کے جا رہی ہوں اتنی پڑی گرمی میں تو کہنے لگی تو اللہ پپ کا شکر ہے ک ب اتنا موسم ٹھنڈا ہو گیا اب بچوں کو نا میں پارک لے کے جا رہی ہوں پانچ فل کے پارک جو ہے نا بڑے بدے ہیں ان کے اندر اتنی اچھی اچھی مشین لگ گئی ہیں بچوں کے جھولے لگ گئے ہیں اتنا سب کچھ لگ گیا ہے میں نے کہ ہے کہ جی کیوں تم گئی نا میں نے کہ ن ب آج جی میرے کو تو تائم ہی نہ ملا
نہیں ہم بھی گئے تھے ہمارے ادھر بھی رہتے ہیں کافی لوگ تو میں بھی اپنی ایک آپ ہی کے ساتھ گئی تھی وہاں پر تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر کافی اچھے جھولے لگ گئے ہیں ایکسرسائز کی مشینیں لگ گئی ہیں اتنی تم بھی اپنے بچوں کو لے کر جاؤ وہاں پر تو پھر میں بھی لے کے گئی ت میرے بچے بھی کہ کہ امی بہت مزہ آیا وہاں جا کر تو ہم کو
ہ
ہ آج کل کے پارک میں بہت زیادہ فیسلٹیز آ گئی ہیں نا تو اچھا لگتا ہے بچوں کو بھی باہر لے کے جاؤ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں نا وہاں جا کر
گھر میں لیٹتی رہتی ہے ہاں گھر میں تو یہ سارا دن پڑے رہتے ہیںسٹ نکلنا رہتے اللہ توبا اللہ بچائے پتہ ہے ایسے نکلنے ہمیں پڑے ہیں برتن تک اٹھا کے نہیں رکھتے جوپلم ان کے چھوٹے کلااس برتن سبا ہمیں اٹانے پڑتے ا بتاؤں ہم نے کبھی کرا اپنے والدان کے ساتھ ایسے
فون چلاتے رہتے ہیں میرے بچے بھی کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو بھی امی یہ بنا دو امی یہ بنا دو بس ایسے ہی کرتے رہیں گے میرے ساتھ
ہوں اورا م چتی ہوں ی اللہ ا پتاری کیلت چت ہم م کے ہاں میں نےا اپنی سانس کو چھولہا تھا بچوں کو جو ہے نانے کی عادت ہے اور بھی سھی پم جاتی ہیں بچوں کو تو پا چول تووی ہے اندر اندر کھیلیں انہیں باہر کی طرف لے جاؤ باہر کے گیم کھلاؤ ان کا ک کھلے گا س سانس کہنے لگی ہاں میرے پاس تیرے پاس تو سمے ہوتا نہیں ہے پٹ کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو میں نے ان سے ہاں کہ تم لے جایا کرو تمہیں بھی وہاںہ چار جنانی ملیں گی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ت بھی پتیالے کرو تاکی وہ پہو کاکی ساری مل جائیں گی ااں بھی ملیں گی تو کہنے ل کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے ت بچے کھائے ہوں
سگو ان کا بھی سگو آپ نے اپنی ساس کو بھی بھیجنا تھا نا وہ چار جنانیوں سے ملیں گی باتیں کریں گی تو ان کا بھی ٹائم پاس ہو جائے کرے گا گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہوتا ہے انسان نے
سر ہاں یہی تو سچائی ہے کم سے کم وہ جائیں گی بچے بھی تھوڑا کھیلیں گے بچوں کو تھوڑی دین دنیا ان کی باتیں بتائیں گی خدمت کرنا سکھائیں گی تعلیم کے لیے ارے بہت سکون مل جائے گا جی دونوں جائیں گے آ سے تو کم سے کم میں لیٹ جاؤں گی تھوڑی پ
وہی تو وہی تو کہہ رہے ہو تم میں بھی تھوڑا بہت سکون مل جائے گا ان کے جانے سے بندہ تھوڑا ہوتا ہے کہ چل تھوڑی دیر کسی سے بات بات کر لی سب کچھ کر لیا بتیا لیا کسی سے فون میں
میں تو اپنی سس سے کہہ رہی ہ آس س بیس من للا کر لو تو اب تو عید گئی مینکن بت بچوں کو بھی لے جاؤ میری اولادوں کو تھوڑی دیر مجھے بھی فری چھوڑو انہیں کھیلنا سکھاؤ ہمارے ٹائ ہمارے ٹائم پہ ہم کتنا کھیل لیتے تھے کتنا سب کچھ کر لیتے تھے لوگ گویٹیاں کھیلتے تھے گے کھیلتے تھے گلی ٹنڈا کھیلتے تھے تھے باہر رسی کودتے تھے ہماری اولاد ہے کمرے سے نکلنا پسند نہیں کرتی چھاتی پہ پڑی رہتی ہے ہماری
صحیح بات ہے تمہاری بالکل گھر بیٹھے بیٹھے ہی وہ ان کو پتا نہیں کیا ہوتا ہے سارا دن فون چلاتے رہتے ہیں بس اور ہمارے ٹائم پہ ہم لوگ باہر جا کے کتنے نہ کھیلتے تھے وہاں جا کے
ہم کتنا آ ڈرتے تھے اپنے اپنے ے جرا سی ہماری امی آنکھ دکھاتی تھی بس ایک آنکھ دکھانے میں ہم پوری کچن کے برتن صاف کر کے آتے تھے ہمیں پتا تھا رسوئی ذرا سی پھیلی بھی مل گئی تو ہم اما نے پلن اٹا کے ہماری روٹی بنا دینی ہے اور آج کیلا پوری کچن ہماری بھرتے گی
آج کی اولادوں کو تو بس یہی ہوتا ہے کہ امی سارا دن کام کرتی رہے امی تمہیں بنا کے بھی کھلائے اور سوئی سے بھی کلارا ہٹائے بس بچوں کو یہی ہوتا ہے آج کل کی
کہ تو رہی ہوں پر بڑے اگر تھوڑا سا دماغ لگا لے تو یہ بچے پتہ ہے دین دنیا سیکھ جائیں گے تھوڑا علم دیکھ لیں گے اور لوگوں کے بارے میں سیکھیں گے باہر نکلیں گے دس لوگوں سے بولیں گے دس بھاشا ای آج کل کی تو پڑھائی بھی ایسی ہو گئی ہے بہن میں تمہیں کیا بتاؤں اتنی مشکل مشکل پڑھائی ہو گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے
تم بھی مولوی صاحب کے پاس پڑنے کے لیے بھیج دیا کرو تمہارے مولوی صاحب بھی ہے جو تھوڑا بہت بچوں کو سکھا دیں گے تمہارے
بہن میں نے کہاں باقی جی ان کو او کیا نا کل سے یہ کہ اما اما کے سچ نہیں جانا اما کی جو ہے تران کی کش میں نہیں سئی کیا کہتے ہیں ہماری اولاد بھی تو ایسی ہے گھر میں پڑے رہنے میں زیادہ انڈل کا اتنا نہیں ک لی آ اپن صرف اللہ کی عبادت کرے نماز پڑھے ائد پڑھنا سیکھے اللہ کی بات کی اس میں رہیں لیکن نہ یہ تو نصیب ایسے ہیں بس پوچھو مت انیں ہر جو ہے نا ساری جو چیزیں ہے ساری کر گھر پ مل رہی ہے ان کو نہ جراسیی ان کے اندر ندافت نہیں کوئی تہذیب نہئے ان میں
تبھی تو یہ زیادہ وہ ہو رہے ہیں کہ مطلب ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا نا ان لوگوں کو جب باہر نکل نکلیں گے تبھی پتا لگے گا نا ان کو تھوڑا بہت
یہی سب چاہیے پتا کل سے اب ہم یہی کریں گے تم بھی اب اپنے بچوں کو لے پارک آ جانا میں بھی کوشش کروں گی میں بھی اپنی ساس اور بچوں کو لے کے پارک آ جاؤں گی آپس میں کھیلیں گے کود دیں گے تو ان کا شریر نکلے گا بھوک لگے گی کچھ کھائیں گے تبھی
سحی بات ہے تمہاری نہیں تم سے بات کر کے تو میرے کو بہت اچھا لگا آپھی سڑک پ پتا لگ گیا مجھے بھی
ہ چلو کل ملتی ہیں پھر ٹھیک ہے پھر خدا حافظ خدا